ہیلو السلام علیکم
وعلیکم السلام السلام علیکم
جی الحمد للہ ہم خیریت آپ ٹھیک ہے
بس آپ سنائی آپ کیسے ہیں
ہم ٹھیک ہیں ہم خیریت سے ہیں آپ وہاں پہ ٹھیک ہے وہاں پہ سب ٹھیک ہیں
شکر شکر آپ ٹھیک ہے گھر پہ سبھی ٹھیک ہے اچھے سے
جی جی جی الحمد للہ الحمد للہ سب ٹھیک ہے خیریت ہیں سب آپ بتائیں کیا کر کیا کیا کر رہے ہیں آپ
بس تھے اصل میں ہمارے امتحانات جو ہے وہ نزدیک آ رہے ہیں اس کی وجہ سے میں تھوڑی پڑھائی کر رہی تھی میں نے سوچا کو پہلے کال کروں تو اسی لیے آپ کو اس لیے پہلے کال کی اس کے بعد پھر سے میں پڑھائی شروع کروں گی
جی جی کافی اچھا کیا آپ نے امتحان آپ کے کب سے ہیں
اکیس سے اکیس جولائی سے
اچھا امتحان بہت بہت زیادہ پھر انسان کو
امتحانات میں تو جی جی محنت بہت ضروری ہے امتحانات تاکہ نمبرات جو ہے وہ اچھے حاصل کر سکیں
جی جی جی بالکل درست فرما رہے ہیں آپ
یہی سارا دارمدار امتحانات پہ ہی ہے اگر ہم اچھے سے پڑھائی کر کے جائے تو مجھے لگتا ہے اچھے نمرات سے ہم پاس ہو جائیں گے اور آگے بڑھ سکتے ہیں اس چیز سے ہم
جی جی اب یہ جو امتحان ہے یہ کافی ضروری ہے مطلب مجھے لگتا ہے ہر ہر چیز کے لیے ضروری ہے یہ اگر ہمیں اچھے نمبرات حاصل ہوئے تو ہمیں آگے جا کے کافی اچھا اچھے مقام پہ ہم پہنچیں گے ہمیں مطلب کافی اچھا بھی رہے گا ہمارے گھر والوں کو ہمارے ماں باپوں کو ماں باپ کو ہمارے بہن بھائیوں کو کافی اچھا لگے گا نا اس چیز سے کہ ہمیں اچھے ملے ہیں اور ہم ہم یونیورسٹی میں اچھا اچھی ا اچھے مقام پہ ہیں نا
جی بالکل بالکل درست فرماتے ہیں آپ بالکل صحیح فرمارہے ہیں امتحانات سے ہی انسان اور گھر والے جو ہوتے ہیں خوش ہوتے ہیں تاکہ ان کو پتا چلتا ہے جو ماں باپ ہوتے ہیں ان کو پتا چلتا ہے ہمارا بچہ کہاں پہ ہے ہمارا بچہ ایسی محنت کر رہا ہے اور جب بچ پڑ ماں باپ کو خوشی ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ آگے بڑھ رہا ہے ایسے بھی زہ نہیں ہوتے ہیں
جی جی جی جی جی اوپر سے آج کے آج کل کے زمانے میں اتنے امتحان ہوتے ہیں اتنا زیادہ بچوں کا جھونڈ ساس میں چل رہا چلتا ہے ایک ہی چیز کے پیچھے سب بھاگتے ہیں اس وجہ سے بچوں پہ بھی کافی زیادہ ا دباؤ پڑتا ہے اس پڑھائی کا تو مجھے لگتا ہے اس چیز سے بھی ہمیں تھوڑا بچنا چاہیے
جی بالکل بالکل صحیح فرماتے ہیں بچے تو آ آج کل اب بچے بہت زیادہ پڑھائی کے پیچھے اور بہت مطلب لذیذ بہت اچھے بچے ہے ہمارے یہاں جو محنت کرتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں جس کی وجہ سے دوسرے بچے پہ پریشر آ جاتا ہے وہ اتنا پڑھ نہیں پاتا ہے
جی جی مجھے لگتا ہے کہ بے شک بےشک آپ کے مطلب آپ کے آگے بچے چلے جائیں محنت آپ سے زیادہ محنتی بچے ہو آپ سے اچھے بچے ہ ہمیں نا اتنا زیادہ اپنے آپ پہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے کہ نہیں ہمیں ہم کیوں نہیں اچھے ہیں ہم نے کیوں نہیں کیا ہمیں آہستہ آہستہ سب چیزیں سنبھالنی چاہیے اور ہمیں آگے بڑھنا چاہیے ان چیزوں کو ہم ہمیں اپنی ان چیزوں کو اپنی ا کمزوری نہیں بنانی چاہیے ہمیں ان چیزوں کو سیکھنا چاہیے ہم ان چیزوں سے آگے بڑھنا چاہیے جس وجہ سے ہمیں آگے جا کے اچھا مقام حاصل ہو
جی جی بالکل بالکل بلکل صحیح فرماتے یہ تو آپ نے اچھی بات بولی آپ کافی اچھی باتیں کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے بچے جو ہے بچوں کو سچ میں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم بھی پیچھے رہ گئے باقی سب آگے چلے گئے تو ب اپنے آپ پہ یہ اتنا زیادہ دباؤ نہیں ڈالنا چاہیے آرام سے چلنا چاہیے اور جتنا ہو سکے اتنا ٹھیک سے چلنا چاہیے کیونکہ اسے جو صحت پہ بھی اثر پڑتا ہے اس سے تو مجھے لگتا ہے بچے کو زیادہ یہ سوچنا نہیں چاہیے ہوں
جی بالکل کیونکہ مطلب میں نے دیکھا ہے نا آج کل کے زمانے میں دن بہ دن ہمارے آس پاس جو ہمارے آس پاس لوگ ہیں پرسوں میں اپنی کلاس میں تھی تو پرسوں ایک لڑکی اچانک سے گر گئی اچانک سے بے ہوش ہو گئی تو بعد میں وجہ پوچھی گئی تو وجہ اس نے بتائی کہ مجھے پڑھائی کا بوجھ ہے مجھے پڑھائی کی وجہ سے مجھے گھر والوں گھر والوں کی وجہ گھر والوں کے تنز سے بہت چیزیں ایسی ہوتی ہے میں لگتا ہے کی بچوں کو بھی سمجھنا مطلب سمجھنا ہے کی ہم کہاں پہ ہیں ہم کیا کر رہے ہیں ہم کیوں آئے ہیں کیا کرنے آئے ہیں اور دوسری سائڈ سے دوسری دوسری طرف سے ہمیں پھر جو ماں باپ ہے ان کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم نے بچوں پہ اتنا دباؤ نہیں ڈالنا چاہیے ہے نا
بالکل بالکل اپنے ماں باپ کیا کیا چے دیکھ رہا ہے وہ کیا کیا کی جو حالت ہے اس پہ کیا اثر پڑ رہا ہے اس کی ایسے بچے کو جان بوجھ کے وہ کرنا ہے یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا چاہیے ہمیں
جی جی بالکل درست فرما رہے ہیں آپ مجھے لگتا ہے نا کہ مجھے لگ کی ایک بچے پہ مطلب جو ماں باپ ہو ہے نا مطلب ان کو نہیں پتہ چلتا کہ اس زمانے میں بہت اور کیا بہت زیادہ ضروری ہے میں کہہ رہی ہوں نہ کہ ماں باپ آج کی آج آج کل کے ماں باپ جو ہے نا ان میں اور جو بچے ہیں ان میں کافی زیادہ اس کا عمر کا فرق ہے نا تو اس اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اس وجہ سے ان کو وہ نہیں سمجھ پاتے کہ بچوں میں کیا دیکت بچوں میں کیا وہ آ رہی ہے پریشانی آ رہی ہے بچوں کو کیسے سمجھانا ہے بچوں کو کیسے سنبھالنا ہے برے مصیبت میں بچوں کو آ کس بات ہے نا بچوں کو کس کس معاملے میں یہ آ رہی ہے ہے مطلب کوئی بھی چیز آ رہی ہے تو وہ سمجھنا چاہیے دقت کس معاملے میں آ رہی ہے
جی جی جی بالکل بالکل
تو یہ نہیں سمجھتے نا
یہ نہیں ماں باپ بھیتے بچے کو اور ماں باپ کو اتنا نہیں سمجھتا ہے بچے بچہ بھی بچے بچہ بھی کہیں نہ کہیں جو اپنے ماں باپ ان پہ پیسے لگاتے ہیں پڑھائی کے لیے صحت کے لیے ان کے لیے کبھی وہ ایسی غلطی کرتے ہیں جیسے اپنے موبائل فون کا اتنا کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہاں باپ وہ بھی خوش نہیں ہوتے ہے وہ ماں باپ کو یہ بھی لگ ہے کہ ہمارے پیسے جو ہے وہ ضائع ہو رہے ہے وہاں پہ بچے کو زیادہ تر سوچنا چاہیے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میرا پاپا امیر ہے میرا پاپا وہ لائے گا میرے لیے یہ لائے گا یہ نہیں ہونا چاہیے مجھے لگتا ہے آپ
جی بالکل بالکل بالکل جی بالکل آپ بالکل درست فرما رہے ہیں آپ آپ کافی اچھی اچھی باتیں کر رہے ہیں پر میں کہہ رہی ہوں کہ آج کل کے بچے جو ہے نا وہ بہت زیادہ ان چیزوں ان غلط چیزوں میں بڑ گئے ہیں جو بعد میں ان کو خود نقصان نقصان ان کو بھگتنا پڑتا ہے کیونکہ جیسے کہ ایسی رشتے بنا لیتے ہیں جو بعد میں ان پہ خود بھاری پڑ جاتے ہیں بعد میں اس چیز سے سنبھال نہیں پاتے وہ مطلب ایسے اگر چھوٹی عمر میں ایسی ایسے کام کیا کرے تو بعد میں آگے جا کے وہ وہ جو وہ جو دکت ہے وہ جو ان کی پریشانیاں ہیں وہ ایسی پریشانیاں ہوتی جو آگے انسان جو بچہ ہے وہ آگے نہ اپنے ماں باپوں کو بول پاتا ہے کہ میں سات کیا ہو رہا ہے نہ اپنے بہن بھائیوں کو نہ کچھ یہ اس یہ گھٹن لے کے وہ جیرا ہوتا جس وجہ سے جس جس وجہ سے اس کی صحت پہ بھی کافی اثر پڑتا ہے اور ذہنی مریض بننا شروع کر کرتا ہے وہ انسان کافی زیادہ فرق پڑتا ہے
جی بالکل بالکل بالکل صحیح فرارے رہے ہیں آپ بالکل درست فرما بچوں کو بھی اپنا خیال رکھنا چاہیے بچوں کو بھی آپ مسقبال کا سوچنا ماں باپ کا سوچنا چاہیے اور ماں باپ کو بھی اپنے بچوں کا سوچنا چاہیے کیونکہ پھر بچہ جو ہوتا ہے وہ مجبورن کچھ ایسا ایسی غلط چیز کر کرتا بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے جیسے مارتا ہے خود کو وہ یہ کرتا ہے بہت ساری ایسی چیزیں یوز کرتا ہے مجھے نہیں لگتا بچے کو اترنا چاہیے ان سب چیزوں کے لیے
جی جی بالکل درست فرمارہے ہیں آپ کافی اچھی باتیں کی آپ نے ہمارے ساتھ چلو میں اوپر والے سے یہی دعا کرتی ہوں کہ سب کو عقل دے سب کو صحیح راستے پہ پہ چلائے نیک ہدات دے میں اوپر والے سے یہی دعا کرتی ہوں
جی بالکل بالکل درست فرماتے ہیں آپ اللہ تعالی سب کو کامیابی دے اپنے اپنے جو کام ہیں ان میں کامیابی ملے ان کو اور اپنی پڑھائی میں آگے بڑھائے ان کو اور جو بچے ہیں ان کو صحیح راہ دکھاائے اللہ تعالی کیونکہ صحیح راہ ضروری ہے جس راہ پہ وہ چلیں گے وہی راہ ان کو آگے لے جائے گی تو اور جتنے نا ہو سکے اللہ تعالی سے جڑے رہے پانچ وقت کی نماز ادا کرے تاکہ آگے بڑھ سکے اور اللہ تعالی بھی ان کا ساتھ دے ہمیشہ ایسے کوئی کمنڈی نہ ہو کسی کو گھمنڈ نہ ہو میں یہ کر رہا ہوں مجھے اس چیز سے بہت پیسے مل رہے ہیں اور پس زیادہ انسان پیسوں کے پیچھے نہیں باگنا چاہیے مجھے لگتا ہے
بالکل بالکل مجھے لگتا ہے کہ نیک راستہ جہاں پر ہے اسی جگہ جانا چاہیے وہاں برکت بھی ہے وہاں سکون بھی ہے اگر ہم غلط غلط طریقے سے اگر ہم کسی چیز کو حاصل کر رہے ہیں تو وہ ہمارے لیے نقصان دائک ہو سکتی ہے آخرکار
جی بالکل بالکل صحیح
اور
یہی یہی مجھے لگتا ہے ٹھیک ہے بس شکر اللہ کا آپ سنائیے آپ کے یہاں موسم کیسا تھا آج
اچھا یہاں پہ بھی بہت اچھا خوش نما خوشگوار موسم تھا اچھا لگا آپ سے بات کر کے آپ سے اتنی باتیں میں نے کی اور اتنی اچھی اچھی باتیں آپ نے بھی کی شکریہ آپ نے مجھے اتنا وقت دیا بات کرنے کے لیے اگلی بار انشاء اللہ ہم اور باتیںیں کرینگے جی جی چلیے اللہ حافظ اپنا اپنا اپنا خیال رکھیے گا چلیے اللہ حافظ
چلیے شکریہ